ٹھیک ہو بڑھیا بس بڑھیا آپ پت
میں بھی ٹھیک ہ جس س بھی بات کریں گے عزت پ وقت بہتی ہم کریں گے عزت انسان کی جو عزت ہوتی ہے نا عزت ک جیز تھ جی جی بالکل بالکل سر کرتے تھے موبل جیج ج جی ج سب بڑی آپ بھی بتانا بتانا آپ ہاں میں بول رہا ہوں آپ بتائیے بتائیے
کیم صاحب مسکراتے آپ چھپ مت کرنا ادھر سے بول تو بھی بول تو بھی ادھر سے
ہ ہاں
نہیں بیٹا سب سے بڑی دولت عزت ہے نوج نے حیران سے پوچھا کیسے حکیم صاحب اسے بازار لے گئے انہوں نے ایک امیر آدمی کی طرف اشارہ کیا لوگ اسے پیسوں کی وجہ سے اس کے پاس کھڑا تھے لیکن جیسے ہی وہ چلا گیا
جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا جی جی بالکل بالکل
پھر انہوںیں ایک غریب مزدور کی طرف اشارہ کیا
اگر اپنے اپنے ہاتھ میں عزت اگر دیکھو لوگ جو ہے نا اپنی عزت کرانا چاہتے ہیں نا تو ان کے ہاتھ میں خود کی عزت ہوتی ہے جیسے کچھ لوگ ایسے
آداب سے سال کیا سکم صاحب نے کہا عزت ہے سب سے زیادہ آرسٹ وہ جو لڑکا ہے نا کہ دوست کی ہے بٹ آپ نہیں
جی بالکل بالکل بالکل بالکل آ ج بالکل بکل دیکھو لوگوں کی عزت ہے ریسپیکٹ اور ادر مطلب کہ اس کا جو مطلب ہوتا ہے کہ ویکتی کے ساتھ سمان اور اچھے ووہار سےی عزت کے کا ارھ تو مان سمان یا مریادہ پرشٹا ہوتی ہے لوگوں کی عزت کیسے کریں جیسے کہ سب سے پہلے ہے
بنائے گا س خود دولت کھو جائے تو دوبارہ مل سکتی ہے لیکن ایک
جھوٹ گالی گلوج اور اپمان سے بچیں بڑوں کا سمان کریں اور چھوٹوں سے پیار سے پیز آئے سبھی کے وچار وچاروں کا وچاروں
کے ایک مزل اور گزلستان دستک وند تھا بینگ کا لیڈر ٹچ تھا آزادی کے وقت پر اس نے کہا
کی مدد کریں وعدہ نبھائیں اور ایماندار
ہے کہ شہر میں سنٹرال نام کے بہت ایک نیک جل اور دوسرا لڑکی رہتی تھی بچپن میں ہی اس کی ماں کا انتقال ہو گیا کچھ سال بعد اس کے والد نے ایک دوسری شادی کر لی شروع میں
السلام علیکم نمسکار سبھی کوج لوگوں کی عزت کے بارے میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں تو لوگوں کی سب سے پہلے بڑی دولت ہوتی ہے میں چاہتا ہے کہ لوگوں کا سمان کریں لیکن سمان پانے کا سب سے اچھا اچھا طریقہ ہے ہمارا ہم پہلے سمان کریں چاہے کوئی امیر ہو یا غریب چھوٹا ہو یا بڑا انسان برابر سمان کا حقدار ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ہم اپنی
ب دعا نہیں دی اور ہمارے صبر سے کام دیا ایک
ایجت کر سکتے ہیں ہمیں کسی کی مذاق نہیں اڑانا چاہیے کسی پر کسی کا اپمان نہیں کرنا چاہیے اور ہمیشہ بھی نرمتا سے بات کرنی چاہیے بڑوں کا آدر کرنے چھوٹوں سے پیار سے اور سبھی کی بھوناؤ کو سمجھے ٹھیک ہے نا اگر کسی کی رائے ہمیں ہم سے الگ ہے تو تو بھی ہمیں اس کی بات دھیان سے سننی چاہیے سمان کا مطلب کیل شبدوں سے نہیں بلکہ اپنے ویوہار سے بھی ہوتا ہےت
شادی گاڑی چوہان کو گوڑی اور سنڈریلا کے پرانیے کب تم کو ایک خوبصورت شہزادہ کے لباس میں بدل دیا فیری نے کہا یاد رکھنا رات کے بارہ بجے کی سارا جدو ختم
چاہتا ہوں بھائی میں عزت ایک ایسی چیز ہے جو چیز ہے جو پیسوں نہیں پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی گی ہمارے اچھے ویوہار بنرمتا ایمانداری اور دوسروں م
ٹھنڈی دے رہا ہے بھر بولو کہ تم زندگی مسافر سالوں تک دنیا گھومتا رہا ہر ش شر میں اس نے لوگوں کو دیکھا کوئی دولت کے پیچھے بھاگ رہا تھا کوئی محبت کے اور کوئی سکون کی تلاش
سمان سے بات کرتے ہیں تو ہمیں رشتے م ہمارے رشتے مجبوط ہوتے ریسپیکٹ کرٹ ٹسٹ لو پیس اینڈ یونٹی فیملی سوسائٹی اینڈ ورک لوگوں کی عزت کرنے کے طریقے الگ الگ بتائے گئے ہیں اس میں ہمیشہ بنرم با کا پرریوگ کریں بڑوں کا سمان کریں اور چھوٹے سے پیار کریں کسی کے مذاق کا
توجہ والے فرکی اور واپس آ گیا بزرگ نے پوچھا راستے میں پھول دیک
ضرورت مند لوگوں کی مدد کریں ہمیشہ سچ بولے اور
نہیں پہاڑوں کی خوبصورتی ہی نہیں بزرگ مسکرا کر بولے تم صرف
اگر ہم دوسروں کا سمان کرتے ہیں تو دوسرے بھی ہمارا سمان کریں گے تو
رہا زندگی بھی اسی پہلے کی
ہ ہ
وں ضروری نماں لیکن اتنی مسلومت ہو جاؤ اپنی مسکراہٹ خودرا ہے آپ کو پتہ ہے نا کل ہمارے پہ کل ان کا پیپر ہے مزہ آئے گا اس میں سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں اس میں مجھے تھوڑا ریلیٹڈ ہی ہے آپ کے پین وین جو آتا ہے درد ورد
ب تھوڑا پیپر ہے
وہ انگلش مت کرو ہ نہیں انگلش مت کرو ہ ابھی ابھی کروں گا میں ڈیڈ کال آئی ول کال یو
میں بتانا چاہتا ہوں جاوید بھائی آپ کو جیسے کہ آپ ان نے بولا ازت
کہا وہی وہی عزت عزت وقت کے ہیں اگر کہ کہ اس دنیا میں دولت نہیں جو وقت و کی قدر کرتا ہے وقت اس کی قدر کرتا ہے گزرتے ہوئے وقت کبھی
واپس میں آتے جی بالکل بالکل
انسان کو وہ سبق سکھاتی رہتی ہے جو کتابوں نہیں ت وقت کے ساتھ صرف عمر نہیں بڑھتی سوچ بھی بدل جاتی ہر مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہتا لیکن اس سے سیکھ
سب کمیش ساتھ رہتے ہیں جی بالکل جیسے کہ دیکھو رانیتی کے دل میں لگوں کا سنگٹن سم کا ایک وچار دارا اور اد سے سمان ہوتا ہے چناؤ لڑتے ہی سرک اپنے کا پریاس کرتا ہے کہ دیش کا رجیہ اور رایہ کے شاسن نے باگ لے کے ادر بار بار جنتا پارٹی بار راشٹری کانگریس عم جنتا پارٹی اینڈ ھ س بھائی سمیر بھائی آج گھر جا رہے ہیں دو بجے کی ٹری سے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ سمیر بھائی کو ہم
تقریر کیے گھر جانا ہے آپ کو کہ اور مزہ ہے اور پیپر کہسے ہوو
سمیر بھائی کے پیپر ختم ہو چکے ہیں اور ہمارے کل سے اسٹارٹ ہوں گے پیپر تو وہی سمیر وھائی جا رہے ہیں اپنے گھر پہ سمیر وھائی کریں گے
پا جی ہے نا وہ نکال رہا ہے ادھر سے
تو دیکھو میں بتانا چاہتا ہوں رانیتک دل کیا ہوتا ہے
شاٹ می میک اس شاٹ نوٹ آنٹ از این وی ڈفکلٹ ٹو انڈرسٹڈ
اور ادش سمان ہوتے ہیں میں سمو چناؤ لڑ
اس لیے آیا نہیں آیا اییان آیا تو نہیں آیا اسی لیے اس چلتا رہا دیواریں آتی رہی
م ارے سات منٹ کی بہت ہے نہیں دس منٹ براب دس منٹ وہ دیکو اگر دیکھو اگر ہم چاہیں جی بالکل بالکل
ہاں ہاں
دیکھو میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو وقت کی اہمیت کیا ہوتی ہے اارا ہاںبب جات جا جائےس لاازو باؤ لاازو بؤ لاازو بؤ
کسی میری محبت کی گہرائی نظر آئی ہر مسکرات کے پیچھے ایک کہانی کچھ بھی جائے گی
جی جی جی جی آ مگر تب نے صرف درج کیا دیکھو رانیتک دل جنتا پارٹی کے بیچ کا ایک ف کا کام کرتے ہیں جو جنتا کی سمسیا کو سرک تک پہنچاتے ہیں دیس کا وکاس کے لیے نئی نیتیاں ایوم یجنایں بناتے ہیں ید کسی دل کو چناؤ میں بہمت ملتا ہے تو میں سرکار بناتا ہے اور جو دل بہومت میں نہیں ہوتا ہو وپک کی بھومکا نھا کر سرک
ن کیا میرے سوات شہر میں معسوم ہے سارے یہ کس سے میری الرفت کے چانس ہے سے میری الفت کے احساس ہوگی دل ٹوٹنے کا صرف مجھے ہی اندازہ ہو
کا پڑتی ن وہ کرنا دیش کے وکاس کے لیے نیتیاں بنانا لوکتنر سیپ لے گیا سپ کا مجبوط کرنا جنتا میں رانیتی جاگروک کرنا میرے والے چپل ادھر بنے شاید رانیتک مطلوب
کہ بھول جائے گی کس سے میری الفت کے یقین ہوں گے جس نے دل توڑا اسی نے عشق ہوگا کس سے میری یادوں کے نجارے ہے سارے ورنہ تو تیرے ایپ بھی معلوم ہے سارے وقت کے ساتھ ایان نے سیکھ لیا کہ ہر ایک لفظ اس کو بیان کرتی ہے وہی بیان کرتی ہے وہی بیان کرتی تی ہے
جی بالکل بالکل بالکل نہیں جی بھائی ان جی بالکل بالکل وہ کبھی واپس نہیں آتا دیکھو ا ضائع ہو گیا نا وقت ضائع ایک منٹ برابر م
سا بات کروں نا وہ والی ہاں اور بتاؤ آپ آپ اچھے ہو
جی الحمد للہ اللہ کا شکر کرا آپ بتائیے آپ
آپ بتائیے کچھ اپنے بارے میں اپنے بارے میں نہیں مطلب
ماحول کے بارے میں
چاہیے گندگی سے یہ آپ کو پتا ہے گا ایک پالتو جانور ہے اس کی دو ٹانگیں دو چار ٹانگیں دو آنکھیں ایک دم ہوتی ہے ا گائے دود د ہے گوبر بھی دیتی ہے گائے کے گوبر سے ہم کچھ بھی بنا سکتے دودھ سے بھی کچھ بھی بنا سکتے ہیں آپ بھی بتاؤ آپ چپ مت رہو
دیکھو آپ سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگا کیکہ وقت کا خیال رکھیں گے تو ان شاء اللہ آگ چل کےئے ہمیں کامیابی ملے گی
عمر نہیں بڑھتی سوچ بھی بڑھ جاتی ہے ہاں ہاں جو آج وقت ضائع کرتا ہے کل وہی وقت اسے پچھتاوا دیتا ہے وقت کا صحیح استعمال کی
کامیابی کی چرے بنلی ہے وہ بدلتے ہیں آواز بدلتے ہیں جی جی بالکل بک بات کبھی نہیں ہو آپ سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگا تو خودا پس رہ